السلام علیکم ہم کہہ رہے تھے کہ اچھی اچھی بات کیا کرو ٹھیک ہے بس دوعا کرو دوعا کرو اور یہ سب یاد نہ رگے
غلط حساب سے سوچ رہی ہو نا اس حساب سے سوچو کہ ہاں یاد دلا رہا ہے پڑھنا چاہیے ہم کو یہ وہ اس حساب سے سوچا نا
وہ چیز تو مان لے بھائی اچھی چیز تو آئی ہے بس لیکن دعا کرنا اچھے نمبر سے پاس ہو جائے بس
ہاں بالکل محنت کرو گی تو کیوں نہیں پاس ہوگی بھائی
مطلب تم لوگ کو اتنا لگتا ہے کہ ہم لوگ محنت کرتے ہی نہیں ہیں
محنت کیوں نہیں کرتے ہم نے کہا ن محنت نہیں کرتی بٹ ہم بتا رہے ہیں گھومنا اپنی جگہ ایک دن گھومنی ڈیلی ڈیلی تھوڑی
آپ کو کیا ڈیلی کہاں جائیں گے یہ بتائیے
جانے ہی نہیں دينگے گھر والے دبا کے مارے گئی ہیں تم لوگوں
ا
انشاء اللہ اگلے سنڈے کو پھر جائیں گے اگلے سنڈے کو پھر جائیں گے بہت مزہ مزہ آگئے
چلو بڑھیا ہے تمارے لوگ
یا یہی زندگی یہی ہم تو یہی زندگی ہے تھوڑی بہت جی لو ورنہ کچھ نہیں ہے یار باقی سب ٹینشن لے کے رہیں گے کیونکہ ٹینشن ہمیشہ لگی ہے وہ تو ہم سمجھ گئے ہیں ٹینشن کبھی ختم نہیں ہوگی
تو وہ تو نہیں ہوگے بٹ تم لوگ کا صحیح ہے تم لوگ
بائنڈنگ اچھی ہے نا مین مسئلہ یہ ہے بانڈنگ اچھی ہے اسی لیے ورنہ پھر آ پتا ہے آگے چل کے انسان اس طرح منہ بن جاتا ہے بھول جاتا ہے کیا ہی بولے
ہاں تو یہ بات تو ہے اپنے اپنے کام میں بزی ہو جائیں گے کچھ دن بعد تم ان کو نہیں یاد کرو گی وہ ان کو نہیں یاد کرینگے میرا یہ تو مسئلہ ہوا ہے نہ میں کسی کے پاس کال کرتا ہوں نہ آتی ہے دھیان دیں سب اپنے اپنے کام میں لگے ہم بھی بہت گھوما کرتے تھے بہت ہر وقت ایک دم گاؤں میں تو سمجھ
دیکھو سنو وہ چیز ہے دیکھو اپنی لائف کو انجوائے کر لو بھیا دیکھو تم کما رہے ہو تم دس دس کماؤ تم گھومنے نکل جاؤ پانچ ختم کرو گے پانچ دو گے لیکن تم کو ایک ہم صحیح بتا رہے شادی پہلے پہلے گھوم لو اچھے سے
ماموں پتا ہے گھومنے میں تبھی من لگتا کامیاب ہو
یہ کامیاب ہوگے وہ تو ٹھیک ہے ایسا کچھ نہیں
نہیں تو من لگتا ہے نا تب ہاتھ میں پیسے ہوں گے جب مرضی تب تو کچھ بھی کر سکتے ہو ہاں وہی تو کہہ رہے ہیں
کہہ رہے کہ جب ہاتھ میں پیسہ ہو جائے تب بھیا جاؤ گھر
ہاں تو ہاتھ میں پیسہ ہونے کے لیے کامیاب ہونا ضروری ہے تو یہی تو بات ہے اب مین بات ہمارے گھر کا مسئلہ ایسا ہے کہ ابو ہے نہیں ٹھیک ہے اکیلے بھائی کمانے والے ہیں
ہاں ہاں یہ
کیونکہ خرچہ سب پورے گھر کا خرچہ بھائی وہ چھوٹا والا بھائی بھائی پڑھتا ہے میری بہن پڑھتی ہے اس کا خرچہ گھر کا خرچہ مان لو سمجھ لو یار تیس ویس ہزار روپئے مہینے چلے جاتے گھر میں آرام سے تیس ہزار روپئے
نہیں جاتا ہوگا یار جاتا ہوگا کیونکہ ہم بھی جانتے ہیں کہ میرے بھی جب سے کیونکہ تمہاری طرح ہی سیم کنڈیشن میری یہاں بھی ہے ہوں بٹ پھر بھی ٹھیک ہے ہم تو کہہ رہے تم جاؤ گے نا تھوڑا سا مائنڈ تھوڑا بہت کما لو گئے جا کے ایک جگہ گھوم کے آؤ گے نا تھوڑا م
کیا یار
کہاں
جہاں جہاں رہے تھے
کیوں
وہ بتا رہے ہیں کہ کھانے پینے کی دقت ہوگی
وہ سوچ رہے تھے کہ فیملی کے ساتھ آ رہے ہیں ہم لوگ اس لیے کہا تھا ہاں آ جاؤ
میں فیملی کے ساتھ کرنی ہے تم جب تک یہ لکھنؤ میں ہی دیکھو کچھ
نہیں ہم پھر بھی ہم نے ایک دوسرا بھی سوچ رکھا تھا نا
ہیں
دلی
ہاں اچھا ٹھیک ہے
کار وار بنتی ہیں وہاں میرے رشتے دار ہی ہیں کار وار بناتے وہی دللی میں ہی تو اسی کا کام سیکھ لیں گے بڑھیا ہونر ے بڑھیا پیسہ ہے تو سوچ ایک دو سال رک کے محنت کر کے سیکھ لے یار بعد میں تو چلتا ہی رہے گا ہونر وگا تو ہر چیز ہوگی ہاتھ میں مین چیز ہونر ہے
بہت ضروری بھائی اسکیل نہیں ہوگی سب کچھ نہیں ہے
ہ میسج کر رہی ہے تمہاری دوست کی ہو گئی بات ا میں کہا ہو رہی ہے
ہوں
ہ اور بتاؤ اپنامی تو کل کالج جاؤ یا ساتھ میں جانا
نہیں نہیں ٹیسٹ کی بات نہیں ہے یار ہم ویسے بھی ہم دوپ منڈے سے کہہ رہے ہیں نا ہم نہیں جائیں گے نے جو ہاں میرا پہلے سے ہی کام ہے ہم کو تھوڑا سا ادھر بینک والا بھی کرانا ہے اور ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہے
اچھا تو تم نے وہ اپنے دوست کو بتا دیا تم نے
ھم ہم نے نگہ سے بولا تھا ہم نے وہ سے بولا تھا پھر اس کے بعد میں ہم نے کہا تھا کہ چلو دیکھتے ہیں اگر نہیں ہوگا تو جائیں گے لیکن کل کروا لیں گے بہت ضروری ہے کیکہ اس سمے مطلب ریچارج ہو گیا ہے نا پاپا میں اگر نہیں ہوگا تو پھر بند ہو جائے گا او ٹی پی بھی نہیں آئے گی جلدی تو یہ ضروری ہے ہاں ا نارمل ٹیسٹ ہے ایسا کوئی وہ نہیں ہے
ہاں پھر بھی ٹھیک ہے کوئی دقت نہیں نہیں جاؤ گی تو اسی حساب سے گھر پہ
ہاں اور کیا اس کے حساب پھر پڑھ لیں گے تھوڑا سا
اور کیا پ تیار ہو جائے گا
ہاں ایک ہی دن تو ہے ہم تو جلدی چھٹی بھی نہیں کرتے کہ ہم چھٹی کر دیں اب اب اس منتھ میں تو ہم اب ایک چھٹی کرنے
ت یہ جو ایگزام آ رہے ہیں ماموں یہ ہافرلی ہے کوٹرلی کون سا ہے
سیکنڈ ہے سیکنڈ فائنل پہلے جو نہیں ہوتے ہیں پپریشن والے سیکنڈ انٹرنل ہوں ہاں مین ہے یار دو پریکٹیکل وائوا سب کچھ ہوگا اس میں
اچھا
ہوں
تو تو وائوا کالج والے ہی لیتے ہیں
وائے و ال الگ سے آتے باہر سے آتے ہیں ہم لوگ میں تو انسٹیولوجسٹ لیتے یار پچھلی بار ہم ہو دیے تھے بہت
ہاں
ا پچلی بار ہم کو آتے ہوئے بھی ہم بتا نہیں پاتے نا مین مسئلہ یہ تھا اس ب دون ہوا کو پڑکے بتا کوڑی رات پڑھ کے گئے تھے ہم پوری رات آ رہا تھا لیکن وہ اتنا ہوپلیس کر دین تھا ہم کو نہیں بتا پائے تھے
اچھا
پچھلیار ہم کو بہت ہوپ لیس کر د اب ہم دعا کر رہے اللہ پ اس بار وہ انسان نہ ہو یار باہر کا تھا لیکن بہت ہاں یار ہم بہت ڈر گئے ڈ ایک بار اچھا دے دیں گے انشاء اللہ کیونکہ اتنا وہ نہیں رہے گا
تھوڑی نہ جائیں گے یار
ڈرنا نہیں ہے ہم نے صحیح بتایا ا اس کو گھر غلط یہ غلط ہے یہ غلط ہے اب میری وہہوری کی غلط کہتے ہیں یہ پھر کہہ رہا ہے بڑا این نم ہے یہ ہے وہ ہے اس کی وہ بتاؤ یہ بتاؤ اتنا میم نے پڑھا آیا بھی نہیں ہے ٹھیک ہے جتنا پوچ رہا تھا اتنا پڑھیا اب نہیں اتنے ہارڈ ہارڈ کوشچن
تو یہ تو ہوتا ہی ہے یہ تو ہوتا ہی ہے اس میں وائی باہ وھائی باہ کس کمپلیٹ نہیں ہوتا وہ آگے کا پوچھ لیتے ہیں ہ
میری نام ایک دن وائوا کے وائوا جس دن ہے اس کے ایک دن پہلے چلو تین بجے چار بجے چھٹی ہونی ہے تین بجے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سب پڑھ لینا یہ پڑھ لینا اتنی کم از کم پندرہ بیس ڈرگس دے دی ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد میں اس کے بعد میں جو انسٹرومنٹ ہوتے ہیں وہ دے دی ان سب کو پڑھ لینا اب ب ایک رات میں انسان کتنا پڑھ لے ٹھیک ہے پھر بھی ہم نے اللہ کر کے بہت پڑ ہم نے بت وائوا ہم نے بہت پڑا تھا یار بتا رہے رہے چار بجے رات تک پڑھا تھا ہم نے اچھا خاصا پڑھا تھا صبح ایک گھنٹہ صبح تو پھر اٹھ کے پڑھا تھا ہم نے انا اچھا خاصا پڑھ کے گئے تھے ہ ادھ نہیں بتایا نہیں تھا بتایا تھا آدھی چیزیں بتائی تھی لیکن اتنے ہارڈ کوشچن کتنا ڈائلوٹ کریں گے کیسے کریں گے کتنی کنسلٹنسی رہے گی یہ وہ بہت پکا دیں تو ہوں وہی وہی یار اتنا وہ کر دین لیکن اس بار انشاء اللہ اپنے پہ بھروسہ ہے بس جو بھی ہو
ہاں بار بار کہہ رہی ہے ہو گیا ہو گیا
نہیں
ہم سے کہہ رہی بار بار ہو گیا ہم نے کہا نہیں
دیکھا جلتے ہیں لوگ
نہیں آ س وہ بھی ف بات کر صبح سے وہئی نہیں ہے نا قعدے سے نا
ارے مذاق کر رہے یار مذاق
ہ صبح سے ہوئی نہیں وہ بھی پریشان ہم بھی پریشان
ہ ہ پریشان پریشان پریشان
ا تو ماموں کھانا وانا کا لیا تھا نا
ہاں ہاں کھانا کھا لیا تھا کھانا نہیں انڈا روٹی کھا لیا تھا ہم نے ابھی کھانا بنے گا تو کھانا کھا
ٹنڈا روٹی کھانا نہیں ہوتا ہے کیا
ا وہ سمجھو وہ لائٹ کھانا ہو یا نا کیونکہ ہم نے دن میں نہیں کھایا تھا وہاں گئے تھے بول ہو رہے تھے
دن میں تو خیر ہم نے بھی نہیں کھایا دیکھو یہاں سے گئے ا چھوڑنے بھابھی کو مہلانی تک چھوڑا ان کے ابو آ گئے تھے مل آنے تک پھر وہاں سے ان کو لے کر چلے گا پھر ہم وہی ادھر گیارہ بجے کی ٹرین تھی گیارہ پینتالس کی تو ہم ادھر ہی وہیں سے واپس آ گئے چھ بجے پہنچے آ کے سارا دن ہو گیا سب ر کرتے ہوئے ہم کو تو آپ کہاں کھانا کھایا ابھی گھر پہ آیا ہے آئے چھ بجے تو کھایا ہے کھانا سات بجے تک کھایا ہے کھانا
چھوڑ کے چلے آ دب جاتے بھابھی کے گھر ہوں لیکن یار جیسے چاہتے جس حساب سے ہم سن رہے ہیں یار تہاری بھابھی بہت مست ہے نگ جس وہ بتات جیس حساب سے ہے
اچھا کیا کیا بتاتی ہے
ارے مطلب بتاتی اچھی بھاابھی ہے
ہاں ہاں تو ہ تو اچھی
ہاں چل بڑھیا ہے مست بھا بھیی ملی ہے
تم بھی بھاب ارے تو تم بھی بھاابی ڈھونڈو نا
ہوں
اور کیا ڈھونڈ لو ایک تو ہے ایک دوسریے بھی ڈھونڈ لو
ہاں ڈھونڈیں گے
اور کیا بھیا بیا پھر ڈھونڈ رکھی ہو شاید اس نے
ہو سکتا ہے
اور کیا تمہیں بتائے گا تھوڑی نا
لوگ وہی طرح ہوتے ہیں
کیا
لوگ وہی طرح ہوتے ہیں بائی بعد میں ہی پتا چلتا ہے
ہم نے بھائی کوئی سے بول رہی ہے تمہیں
وہ ہم کہانی بعد میں بتائیں گے
اچھا ٹھیک ہے
ہوں
ہاں چلو ماموں اچھا ہاں
ہاں ٹھیک ہے کام
ٹھیک ہے ہ ٹھیک ہے چلو اللہ حافظ